تو ہیلو ہلو ہاں السلام و علیکم بھائی جان
ہیلو
ہاں ہلو السلام و علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام
ہلو
ہلو
کیسے ہیں خیریت خیریت ہیں آپ لوگ
ہاں سب خیریت ہے
اور سب بتائیے آپ
صحیح ہے
سب ہم لوگ بھی خریت ہیں امی ابو بڑے بھائی جان بھابھی جان سب خیریت ہیں اللہ کا مہربانی ہے
اچھا تو یہ
کیا ہو رہا ہے
آج کل تو ابھی کوئی خاص ابھی نہیں چل رہا ہے یہ بول رہے تھے یہ یہ ڈالٹے گنج میں ایک کا تو سنیما ہال کھلا ہے دیکھے گا
ارے ڈالٹن گنج میں سنیما ہال تو آپ کے منہ سے ہم کو یہ جانکاری مل رہی ہے ہم کو تو معلوم نہیں ہے کہ کھلا ہے ہو سکتا ہے کھلا ہوگا تب تو کدھر کھلا ہے
یہ کیا بولتے ہیں بس اسٹینڈ پاس ہے نا
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا
اب لیک تھا وہی کو توڑ کے مطلب اپڈیٹ کیا ہے
او تب تو بہت اچھی بات ہے کم سے کم ایک بڑا پردہ پر سنیما دیکھنے کا موقع ملے گا
ہ
بتائیے ہ ہمارا یاترا تو ابھی ہم کشمیر سے لوٹے ہیں ایک ہفتہ پہلے
اچھا
گھومنے گئے تھے دیکھنے گئے تھے ہلو
ہوں
تو بڑا شاندار سفر رہا اللہ کا مہربانی سے ٹھیک نا
ہلو ہاں فون کیا تھے کہ آپ
ہاں ہلو
ہاں تو لگ گیا تھا تو کیسے کاٹ دیے تھے ا
ہلو ہلو سنیے ادھر
اچھا دس مٹٹیک ہے دس منٹ میں فون کرے گا نا بھی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہاں بووللیے جی
ہاں بول رہے ہیں کہ گئے تھے سب گھوم گھام کے آئے بیوی بچوں کے ساتھ تو یاترا پورا ایک دم مست رہا اللہ کے مہربانی سے
ادھر کا موسم کیسا تھا
بہت شاندار موسم تھا کشمیر میں ٹھنڈا پردیش ہے مطلب بہت مست یہ کہیے کہ جیکٹ پہننا پڑ رہا تھا ادھر اور برفیلا جگہ ہے نا سب قدرت کا کرشمہ کہہ لیجیے اللہ کا دیا ہوا ہے سب اور کبھی آئیے میرے گھر طرف تشریف رکھیے آپ تشریف رکھیے ادھر کے ادھر کے آب و ہوا سے رو برو ہوئیے ہم ادھر کے آب و ہوا سے آپ کو رو برو کروائیں گے ایکگنا ہم لوگ پلاننگ کیے ہیں آٹھ دس آدمی ہیں
ہوں
آٹھ دس آدمی ہیں آگرہ جانے کے لیے تاج محل دیکھنے کے لیے
اچھا
ہاں شاہجہاں شاہ جہاں صاحب کے دوارا بنوایا گیا تھا نا سنگمرمر کا بنوایا گیا ہے سوچ رہے ہیں کہ دیکھ کر ادھر سے اور سب پورا فیملی ممبر کو لے کر جائیں گے
اچھا جی
اپنا گاڑی ہے اپنا گاڑی ریزرو کر لیتے ہیں اور اسی سے نکل چلیں گے سوچ رہے ہیں کہ ابھی بارش کا موسم ہے اللہ کے مہربانی سے اگر اچھی بارش ہو جاتی تو دھان ان کا بوائی کر کے اس کے بعد نکل جاتے ہم لوگ سیدھے آگرہ اتر پردیش اور وہاں سے تاج محل کا دیدار کر کے جو ہے تب آتا
ہاں
اگر آپ کو بھی آپ کو بھی چلنا ہوگا تو کہیے گا
تو کاچی سے جانے کاچی سے جانے کا پلان کیے ہیں
ہم لوگ تو یہاں سوچ رہے ہیں کہ ٹرین سے اگر یاترا کریں گے تو تو تھوڑا سا اتر کے ادھر ادھر جانا پڑتا ہے ادھر بس پکڑیے ادھر آٹو پکڑیے تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اپنا ہی گاڑی یہاں ہی سے ریزرو کر لیتے ہیں ڈالٹن گنج سے ہاں بائی روڈ نکل جائےیں
اچ اچھا بات ہے اس سے کیا ہے کہ جہاں من وہاں رکیے
ہاں
اپنا جو من کرے جہاں من ج انا دن روکنے کا من کرے راستہ میں وہ اپنا گھر ہے کہ روک سکتا ہے
ہاں یہی سویدھا ہے یہی سویدھا ہے اور یہاں تو مان لیجیے کہ شکروار کے دن تو نماز ادا کرتے ہی ہیں بغل میں مسجد ہے شکروار کے دن کچھ اسپیشل بھوجن میں بھی بنتا ہے کھانا کھان پان پچھلے شکروار کو تو چکن بریانی بنوائے تھے آج پڑوس میں اب جتنے بھی بھائی جان ہیں چاچا جان ہے وہ لوگ سبھی کو کھلاتے بھی ہیں ہم ج
ہ ہ ہ ہ
سب اللہ کا مہربانی سے اللہ دیے ہیں تو بانٹتے ہیں ہے نا
ہوں
اور کیا کر سکتے ہیں
ہوں
سب انہیں کے مہربانی سے چل رہا ہے تبھی آئیے تشریف رکھیے ہمارے گھر طرف بھی ہے نا
آئیں گے آئیں گے ٹینشن نہیں آئیں گے ادار
ہاں رو برو ہوئیے ہم لوگ ہم لوگ سے بھی
ایسے کتنا لوگ جانے کا پلان بنا ہے
ہم لوگ ابھی تک بارہ لوگ ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر جیسے جیسے سے لوگ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے گاڑی کی سنکھیا جو ہے فور ویلر کی سنکھیا بڑاتے جائیں گے ہم لوگ
ہاں بھائی یک بول رہے مان لیے کہ لوگ زیادہ ہے تو پھر زیادہ گاڑی رکھنا پڑے گا نا
ہاں زیادہ گاڑی رکھنا پڑے گا
نہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ٹریول بک کرنا ہوگا بڑا گاڑی
ہاں بڑا گاڑ گاڑی اس سے تو جاتی ہی ہے بڑا گاڑی لیکن بات تو صحیح ہے ٹریول بک کرنا ہوگا
اس میں کہ ہے کہ آپ کا سب کوئی ایک ساتھ ہو جائےے گا الگ الگ گاڑے میں نہیں رہے گا
ہاں بات صحیح ہے سب کو ایک ساتھ ہو جائےیں گا یہی سویدھا ہے اور ادھر سے سے سوچے ہیں پلاننگ ہے کہ لوٹیں گے نا تو یہاں بہار ساسارام جو ہے نا سسرام میں شیرساہ کا مقبرہ ہے تو اس مق مقبرہ کا بھی دیدار کر لیں گے اور تب پھر جا کر ادھر سے لوٹیں گے آرام سے گھر پہ آئیں گے سب مطلب ایک بار نکلیں گے تو تو کم سے کم تین چار جگہ گھومتے ہوئے لوٹیں گے اور سننے میں یہی آیا کہ تاج محل جو آگرہ میں ہے وہاں پہ اگر پانچ چھ دن رہنا بھی پڑے تو آرام سے سستا میں ہوٹل وغیرہ مل جاتا ہے اور کھانا پینا بھی جو ہے نا سے ساس ت ہی رہتا ہے تو زیادہ میں نے خرچ نہیں ہوگا پیسہ
ہر چیز ہر جگہ یہی نعمت ہے ہم مطلب کہ فینسی کھجیے گا زیادہ پیسہ کھجیے میں چاہیے تو وہ بھی اویلیبل ہے کم خرچہ میں چاہیے تو وہ بھی اویلیبل ہے
بڑھیا سویدھا ہے بھائی اللہ کا مہربانی سے ہ اور اجمیر شریف بھی جانے کا پلاننگ ہے ہم لوگ کا اب دیکھ ہاں دیکھتے ہیں ادھر سے جو ابھی
اچھا سب سے یہ کافی سب سے بڑھیا جانے کا جگہ ایک جگہ ہے پ ہےے ج وہ ہے جسللمیر راجستھان میں
اچھا اچھا جیسلمیر
ہاں
اچھا اچھا اچھا وہاں کا کچھ خاصیت بتائیے
نصیت یہی ہے کہ نائٹ میں ہوتا ہے پروگرام رات میں
اچھا اچھا اچھا
ری میں وہاں پہ سب بیٹھتے گولا ٹائپ سے
اچھا اچھا عروس میلا جیسے ہوتا ہے نا اس
ہاں ہاں ہاں
ارے واہ واہ صبحان اللہ تب تو بہت اچھا بات ہے
وہاں پہ پھر آپ اٹ اٹ کر بھی گوم بیٹھ سکتے ہیں
اونٹ کر سواری کر سکتے ہیں مطلب لوکل لوکل میں بہت بڑا اھی ہے سبتی کیا بولتے ہیں کمب وغیرہ بھی ہے
اچھا اچھا اچچ
اور سب بھییکھاں د
آپ تو ٹھیک ب آپ تو بہت اچھا بتا دیے ہم کو ہے نا جیسلمیر کا بھی تیاری کر لیں گے لیکن اس وورس نہیں اگلے وورس
ہاں ایک وس میں دو جائے
اور وہاں پہ میلا لگ لگنے کا کا ٹائمنگ کیا ہے میں نے جو ایسا ہوتا ہے کار کررم پروگرام جو ہوتا ہے تو وہ کس مطلب منتھ میں لگتا ہوتا ہے وہاں
وہاں گرمی دیکھیے گرمی تو چھوڑ کے
اچھا گرمی چھوڑ کر
گرمی اور برسات چھوڑ دیجے آپ کو ٹھنڈا کے سمے ہے نا گھومنے کے لیے سب یہ بڑھیا جگہ ہے
اچھا اچھا جیسلمیر
ہاں وہاں کیا ہے کہ وہ گرمی علاقہ ہے گرم علاقہ ہے
اچھا اچھا اچھا
م گرمی کے دن میں بہت زیادہ ٹیمپچر وہاں کاہائی ہو جائےتا ہاں وہاں لوگ ٹھنڈا میں اگر ٹھنڈا میں جاتا ہے کہ تھوڑا تھڑا گرم مطلب لگتا ہے ابھی کیسے ہے ادھر کا ٹیمپریچر نارمل ہے کشمیر کا ٹیمپریچر مطلب گرا ہوا ہے
اچھا اچھا اچھا
بتٹھنا لگتا ہ ہونا بھی کپ سے کپ م میں
بالکل بالکل بالکل لگتا ہے
وہی چیز ہے یہاں ا بھی جب یہاں گرمی پورا رہے گا پورا ہائی پورا اوپر ٹیمپریچر میں نہیں بول رہے ٹھنڈا ہی رہے گا زیادہ
ہوں ہوں ہوں
تو اس ٹائم ٹیمپریچر وہاں رہتا ہے زیادہ رہتا ہے
اچھا اچھا اچھا
ادھر ٹھنڈا لگے گا تو ادھر گرمی لگے گا
ہ ہ ہ بس سب اللہ کا کا مہربانی ہے قدرت کا نظام ہے کہ ہر جگہ کا موسم سمجھو ہے نا الگ الگ ہے اور ادھر تو ڈالٹن گنج طرف بھی پلامو طرف میں بھی ابھی ڈزنی لینڈ میلہ ڈالٹن گنج میں آنے والا ہے نا لگتا ہے یہی برسات کے موسم میں اگلا بیس ہوں ج
س
ہاں ڈزنی لینڈ میلالہ لگتا ہے ہاں تو کبھی آئیے ادھر ڈزنی لینڈ میلہ طرف گھومنے کے لیے ہے نا
ہاں آجا ئے